وعلیکم السلام
کیسے ہے آپ میرے بھائی
جی الحمد للہ
گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ سب ٹھیک ہے بھائی جان
جی الحمد للہ الحمد للہ اور آپ بتائیے امی ابو سب کیسے ہیں بڑے بھائی
بالکل صحیح ہے بالکل صحیح شکر اللہ کا آپ بتائیں کیا کرے آج کا
جی میں ایک اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا
بالکل کریے
جی آج کل اپنے اس دور میں ایک بہت اہم موضوع ہے پولوشن مطلب آلودگی
بالکل بالکل صحیح بات آج کل تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آلودگی
بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں جس پانی کو ہم پیتے ہیں جس ماحول میں اپنی زندگی گزار ہیں اگر وہی ماحول آلودہ ہو جائے تو انسان کی زندگی محفوظ
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی میرے بھائی ج آپ نے کہاں کی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے اگر اسی طرح سے بڑھتی جائے گی تو مطلب لوگ بہت سارے مطلب بچے آج کل بیمار پڑتے ہیں اس ہمیں کیا مطلب وہ سیکھ لینی چاہیے کہ جیسے آلودگی کم ہونی چاہیے یہ مسئلہ یہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف سرکار سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا بالکل بتائیے آپ اور کچھ
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی جی بات بتائیے آپ بولیے
ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے آج کل لوگ بہت زیادہ مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنے سارے روڈ بن رہی ہے مطلب بہت ساریے ایسی چیزیں فیکٹریا بنتی ہے جنگل کو آج کل لوگ کاٹتے ہیں ہمیں نہیں کاٹنا چاہیے مطلب اور ہر انسان کو زندگی میں ایک پیڑ لگانا چاہیے جس سے ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے آج کل آج کل اگر آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ شہروں میں کتنا زیادہ پولوشن ہو رہا ہے ٹریافک جام ہوتا جا رہا ہے
جی بالکل
گاؤں میں تو گاؤں میں تو تب بھی ماں تب تھوڑا سا ماحول ابھی ٹھیک ہے لیکن شہر میں آج کل بہت ساری گرمی ہوتی ہے یہ یہ مطلب گرمی اس سے ہوتی ہے کیونکہ پولوشن زیادہ ہو رہا ہے آج کل آپ دیکھ سکتے ہو کہ زمین دار اپنے کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لیے مطلب ت تارس رہے ہیں کیونکہ نہ بارش ٹائم پہ ہو رہی ہے نہ پانی مل رہا ہے تو اگر آپ اگر یہی مطلب یہی حالات رہیں گے تو مطلب دو تین سال بعد مطلب زندگی گزارنا مشکل ہوگا
آپ نے بالکل درست فرمایا اور آلودگی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسے فضائی آلودگی آبی آلودگی زمینی آلودگی
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بتائیے آپ اور کچھ
جی تو ہمیں
ہمیں ہم ہمیں سنیے بات ہمیں کم سے کم مطلب جو ہے نا گھر کا یہ مطلب آلو پین نکلتی ہے جیسے کچرا نکلتا ہے یا پلاسٹک کا میٹیریل ہوتا ہے ہمیں وہ جمع کرنا چاہیے جو مطلب جو چیز ہم مطلب کہیں مطلب دودھ زمین میں دفنا سکتے ہیں جو نیوٹرلائز ہو تو مطلب زمین میں زمین میں مل جائے اسے ہمیں ایک جگہ چاہیے دوسری بات رہی کہ جو مطلب ایسا میٹیریل ایسا ویسٹ ہوتا ہے یا جی ہم نئے سے استعمال کرے جسے ریسائکل کر کے یوز کرے اسے ہمیں الگ جگہ چاہیے اور کمپنی کسی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے لوگ آتے ہیں کوڑا کوڑا خریدنے ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ رسائکل ہو کے ہمارے پاس نئے سے آئے ہم یوز کریں اس سے آپ کو پتا ہے کہ کہ بہت سارا خرچہ مطلب کم ہو جائے گا اور تو حالت بھی کم ہو جائے گی زمین مطلب ٹھیک ٹھاک رہے گی
جی اس کے پیچھے ہماری بہت ساری غلطیاں بہت ساری غلط عادتیں ہیں
بالکل بالکل
ہمیں آس پاس کے لوگوں کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے ہے کہ نہیں بالکل پت ہے آپ اور کچھ
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آلودگی کی وجہ سے آج کل موسم بھی بدل رہا ہے گرمی پہلے سے زیادہ
بالکل بالکل ہاں موسم کی مطلب جو یہ کلائمیٹک چینج ہے جسے ہم کہتے یہ آلودگی کی مطلب وجہ سے ہے
یہ بارش کا نظام بگڑ رہا ہے گلیشیئر پنگھل رہے ہیں
بالکل بالکل آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیشیرز زیادہ سے زیادہ پگلتے جا رہے ہیں پانی کی بہت کمی ہو رہی ہے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور انسانوں میں کینسر دما الرجی اور دل کی کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے اور اپنی بہت ساری نسلیں ختم بھی ہوتی جا رہی ہے
بالکل
اور اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نے لیے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی
بالکل
تو میرا عزیز دوست صرف حکومت کا یہ دوش نہیں ہے ہر فرد کی ذمہ داری کی کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے
بالکل بائک جان میرے پیارے بھائی آپ یہ بتائے مجھے کہ مطلب پولوشن جسے آپ آلودگی کہتے ہیں
جی
پولوشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
پلیوشن کی سب سے بڑی وجہ تو ابھی انسانی بنا ہوا ہے
بالکل بالکل بہت ساری وجہ ہے جیسے فییکٹرز کا دعاں گاڑیوں کا سموک پلاسٹک کا زیادہ استعمال
جی
پہاڑوں کی کٹائی
جی اور ہمارے ہمارے اس ایریا میں بھی جی جی
میرری
جی ہمارے ایریا میں بھی سیمنٹ کے بہت سارے کارخانے ہیں جی تو ان سے بھی بہت سارا دھواں دھول بہت ساری آلودگی پھیل رہی ہے لوگوں میں بہت ساری بیماریاں ہو رہی ہے
بالکل بالکل دوست یہ بتاؤ ایئر پولوشن جی جسے ہوائی گندگی کہتے ہیں ہوا گندا ہونا ایئر پولوشن کا کیا اثر ہوتا ہے
جی فضا آلودگی بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے
بالکل بتائیے آپ
جس سے اپن انسانوں میں بھی دما سانس لینے میں تک تکلیف پھیھڑوں کی بیماریاں دل کی بیماریاں ہو رہی ہے
بالکل بالکل ایئر پولوشن کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تھما الرجی اور لنگز کی بیماریاں بڑھ سکتی ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بچے اور بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں
جی جی بالکل درست فرمایا اور ہمیں صاف ہوا نہیں ملے گی تو ہماری زندگی کیسے محفوظ رہے گی
ہاں بالکل بالکل ایک تو آپ ایک اچھی بات کہی آپ نے
جی
اب مطلب تیسرا سوال یہ ہے کہ واٹر پولوشن مطلب پانی کا گندا ہو جانا
جی جی
واٹر پولوشن کیسے ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں گے میرے بھائی
واٹر پلیوشن یا آبی آلودگی میں بہت سارے کارن ہیں بہت سارے ہیں کہ اس میں اپن پلاسٹک
بالکل بالکل اچھی بات کہی آپ نے ہاں مطلب آپ بالکل بالکل صحیح بات جب فیکٹریز کا گندا پانی پلاسٹک اور کچرا ا مطلب یہ دریاؤں اور جھیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو پانی گندا ہو جاتا ہے اس سے انسان اور جانور دونوں بیمار ہو سکتے ہیں
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل اور رہی اور ایک اور سوال کی لینڈ پولوشن مطلب زمین
جی جی لینڈ پلیوشن میں لینڈ پاللوشن میں آج ہر طرف پلاسٹک کی تھیلیاں کوڑا کرکٹ اور الیکٹ ٹونک کا کچرا
ہاں بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے جب ہم پلاسٹ پالتھین اور دوسرا کچرا زمین پر پھینک دیتے ہیں تو زمین کی زر زرخیزی مطلب زرخیزی آپ کو
جی جی جلخیزی مطلب اس میں زمین اپنے پیڑ پودوں کو
بالکل بالکل بالکل سحی بالکل صحیح بات فر میںائی زرخیزی کم ہو جاتی ت اور صفائی کا نظام مطلب بھی خراب ہو جاتا ہے
اور کھیتی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے جلخھیزی کم ہونے سے جی
جیسے مطلب یہ ہوتا ہے بنجر زمین بنجر زمین میں کچھ نہیں اگتا ہے یہی اسی طرح ہوتا ہے س زرخیسی زمین کچھ اگایا جا سکا ہے مطلب پیڑ اں مطلب آج کل دیکھ سکتے تو آپ بہت سارے فصلیں نکلتی ہے زمین سے
بہت ساری فصلیں نئے نئے پھل ہیں
کیا پولوشن صرف انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے مطلب انوائرمنٹ ہمارے آس پاس کے ماحول کو
پلیوشن آلودگی تو ہر جگہ نقصان پہنچاتا ہے اس جی
پولوشن انسان کی صحت جانوروں اور پرندوں مطلب ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کلائمیٹ چینج اس سے ہوتی ہے گلوبل وارمنگ جسے کہتے ہیں
چیز وہ بڑھ سکتی ہے
ہاں پولوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا مطلب قدم اٹھانے چاہیے
پولوشن کو آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک تو انسان کو بہت زیادہ وہ جاگروک لینا پڑے گا
بالکل زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے
زیادہ سے زیادہ پیڑ درخت لگانے چاہیے جی پلاسٹک کا کم یوز کرنا چاہیے جی اور پانی بجلی کی فضول کررچی سے بچنا چاہیے
بالکل
اور ممکن ہو تو پیدل چلنا چاہیے سائیکل سے چلنا چاہیے
ہاں مطلب آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل مطلب اگر گھر میں مطلب چار پانچ لوگ تو سب کے پس گاڑیاں ہوتی
جی جی
اگر مطلب ایسا کچھ کام ہو جو مطلب جس سے ہم مطلب نزدیک کام ہو یا ایسا کچھ کام ہو جو ضروری نہ ہو مطلب
ج
مطلب آرام سے جا سکتے ہیں تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنا چاہیے جس سے مطلب ایک ہی جسے جس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پر بہت سارے لوگ سوار ہوتے ہیں اور مطلب پولوشن بہت ہی کم ہوتا ہے اس سے اور جام بھی مطلب کم ہوتا ہے
جی جی
بالکل
اور اسلام بھی ہمیں صفائی اور فطرت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے
بالکل اسلام نے تو یہ کہا کہ صفائی نصل ایمان ہے
جی جی بالکل درست فرمایا تو آخر میں آپ
آخر میں تم کیا پیغام دینا چاہو گی
آخر میں تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ زمین ہماری امانت ہے اور ہمیں اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے
بالکل بالکل بالکل صحی کہا آپ نے ہمیں خود یہ ذمہ داری لینی چاہی کہ پولوشن ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
جی جی مجھے بھی
بالکل اچھا بیٹھی اللہ حافظ
اللہ حافظ